اللام علیکم کیسی ہو
وعلیکم السلام الحمد اللہ ٹھیک ہوں آپ بتاؤ
میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج ہم کس ٹاپک پر بات کریں
ر بق ہماری فون ہوتا ہے
بالکل موبائل فون نے ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے پہلے اگر کسی سے بات کرنی ہوتی تھی تو کٹ م خط لکھنا پڑتا تھا یہ
اچا
لائن مین کا انتظار کرنا پڑتا تھا آپ صرف ایک کال یا میسج سے فارن آ فورن رابطہ ہو جاتا ہے
کال ہی نہیں ویڈیو کال پر بھی بات ہو جاتی ہے اور جب دوسرے ملک میں رہتا ہے تو ہم اس سے پ کر سکتے ہیں
یہ وقت بہت بڑا فائدہ ہے مجھے لگتا ہے موبائل میں دوریوں کو کم کر دیا ہے
ہیلو آواز آ رہی ہے آپ کو
جی بالکل
جی جی بتائیں
ہ یہ وقت بہت بڑا فائدہ ہے مجھے لگتا ہے موبائل نے دوریا کو
صحیح بول رہے ہیں آپ بالکل صحیح بول رہی ہیں اسٹوڈینٹ کے لیے بھی موبائل فون نا بہت مفید ہے آن لائن کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر لیکچر دیکھ سکتے ہیں اور انٹرنیٹ سے نوٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں ہم اس کی جانکاری لے سکتے ہیں اس سے ہمیں دیکھیے مب ہاں جی بتائیں
موبائل موبائل بینک بھی ایک بات اچھی سلت گھر بیٹھے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور بس بھی جمع کر سکتے ہیں اگر آن لائن شاپنگ بھی بہت آسان ہو گئی ہے گھر بیٹھے چیزیں آڈر کر سکتے ہیں
صحیح بول رہی ہیں اب اگر ایمرجنسی ہو تو موبائل سب سے زیادہ کام آتا ہے تو ہمیں موبائل بہت یوز ہوتا ہے اس میں
ہ جی بالکل اب موبائل نے نقصان کی طرف آتے ہیں نقصان موبائل کے نقصان کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے ج م میرے میرے خیال میرے خیال میں سب سے بڑا نقصانو وبائل کی ایڈکشن ہے بہت سے لوگ موبائل کے ب یر کچھ دیر بھی نہیں رہ سکتے کچھ دیر بھی نہیں رہ سکتے میں
بات سے متفق ہوں آپ کی کچھ لوگ نا اٹھتے ہی موبائل دیکھنے لگتے اور سونے کے پہلے بھی موبائل سے کا استعمال کرتے ہیں اسی وجہ سے نیند بھی پوری نہیں ہو پاتی ہے
جی بالکل اور جب نیند پوری نہ ہو تو پڑھائی اور کام دونوں ا متاثر ہوتے ہیں بہت سے
صحی بولا بہت سے اسٹوڈینٹ جو ہوتے ہیں نا وہ کلاس میں بھی موبائل استعمال کرتے جس سے ان کا دھیان لیکچر سے ہٹ جاتا ہے اور ایگزام میں بھی ا اگر موبائل پر زیادہ وقت گزاریں گے تو تیاری اچھی نہیں ہو پاتی ہے موبائل کا زیادہ استعمال آنکھوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا
جی جی جی صرف آنکھیں آنکھیں ہی نہیں گردن اور کمر میں بھی درد ہو سکتے ہیں یہ سوشل میڈیا بھی مطلب سوشل میڈیا میں کبھی کبھی وقت ضاائع کرتے ہیں لوگ ریلس اور شارٹ ویڈیو دیکھتے رہتے ہے ایک گھنٹوں گزر جاتے ہیں بالکل خبر بالکل کبھی صرف دس منٹ کے لیے موبائل اٹھا اٹھاتے ہی اور پتہ چلتا ہے کہ یہ گھنٹے گزار گزر گئے ہیں
صحیح بول رہی ہیں آپ آن لائن گیم بھی بچے اور جوان دونوں کو پسند ہے نا ج نا دونوں میں مش اسکول کر دیتا ہے دونوں بچوں اور جوان کو کچھ لوگ تو پڑھائی اور گھر کے کام بھی بھول جاتے ہیں موبائل کے چکر میں
صحی ایک ایک اور نقصان ایک نیوز ہے اور ایک خبر ہو بنا تصدیق کیے شیئر نہیں کرنی چاہیے بالکل انٹرنیٹ پر کسٹم اور اور اور کیا بولتے ہیں کسٹم اور فراڈ بھی ہوتے ہیں کیسے انجان لائن پر کلک نہیں کرنا چاہیے پاسورڈ بھی ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہیے پاسورڈ ہی بالکل مضبوط رکھنا چاہیے اور یا بینک کے معلومات کسی کا ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے
صحی بول رہی ہیں آ بالکل ب س لوگ ایک ہی کمرے میں بیٹھے رہتےے لیکن اسی یہاںار سے موبائل ہوتا ہے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا ہے اس سے فیملی کے ساتھ نا گفتگو بھی کم ہو جاتی ہے موبائل کا استعمال اگر تعلیم و ضروری کام کے لیے ہو تو بہت اچھا ہے لیکن اگر صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہو اور حد سے زیادہ ہو جائے تو اس کہ نقصان ہی نقصان ہے
بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں ا تمہارا کیا تمہارے خیال میں اسٹوڈینٹ کو روز کتنی دیر موبائل ا سسٹم استعمال کرنا چاہیے آپ سے پوچھ رہی ہیں ہ
میرے
ہیلو جی جی
جی جی
امتابھ آپ کے خیال سے اسٹوڈینٹ کو رو تھا جی کتنی دیر تک موبائل
س جی جی میرے خیال میں نا صرف ضرورت کے مطابق اگر پڑ ہائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن سوشل میڈیا اور گیمس کو میں محدود رکھنا چاہیے اک میں بھی اس بات سے اتفقرتی ہوں کہ ٹائم ٹیبل دانا چاہیے اور موبائل چلاتے وقت ہر کوئی دربار کو بھی آرام دینا چاہیے
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا بالکل موبائل کے بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے لیکن اس کا صحیح استعمال ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں اگر ہم موبائل کو کنٹ توول کرنے کریں تو یہ ہمارے لیے فائدے مند ہے اور اگر موبائل ہمیں کنٹرول کرے تو یہ ہے نقصان کے نقصان کے سبب بن سکتا ہے
بالکل بالکل آ نسرح اور آج کل کی جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے نا یہاں جو ہمارے بچے ہیں نا وہ بہت موبائل کے ایڈیشن میں ہو گئے ہیں کی جو بے شارٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس کی بہت نقصان ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے بچے اس میں مشغول ہو جاتے ہیں تو پڑھائی سے تھوڑے س ڈفک ہو جاتی ہیں نا تو پڑھائی کے لیے ان کو بیٹھانے ب بہت بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں اسی لیے ہمیں نا اپنے بچوں کو موبائل سے اور بہت دور تک موائل زیادہ نہیں کرنا ہمارے جو بچے ہیں نا وہ ہمیں دیکھ کر ہی بڑے ہو رہے ہیں اور اگر ہمیں ان کے امی ابو یا کوئی بھی بڑے بھائی بہن موبائل ان کے سامنے یوز کرتے ہیں نا تو بچوں کو لگتا ہے کہ یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں تو ہم بھی یہی کریں ہیں تو اس وجہ سے بچوں کے سامنے ہمیں فون کم استعمال کرنا چاہیے
بالکل آپ نے بالکل صحی فرمایا ہمیں بچوں کے سامنے موبائل بہت گم ہی دیکھنا چاہیے کیونکہ اگر ہم اگر زیادہ موبائل دیکھیں گے تو ہمارے بچے وہی سیکھیں گے تو اگر جو ماں باپ کرتے ہیں بچے ترنت کیچ کرتے ہیں کیونکہ بچے کو تو کچھ کچھ سکھانا بھی نہیں پڑتا بچے خود بھی کیچ کر لیتے ہیں ان کے سامنے ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہماری ا اچھی عادتیں کہ ہمارے بچے بھی اگر کچھ سیکھے تو اچھی چیز سیکھے بری چیز مت سیکھے تو ہمیں سب سے پہل خود کو ہی مطلب اپنے آ کو کنٹ ٹول کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے اچھے اچھی مطلب راہ میں چلے
اچھا جی جی جی اور پت ہے کیا ہے نا کیونکہ تو بچوں کو صحیح گلط اس کا تو فرق پتا ہی نہیں ہوتا ہے نا ہم ہی بتائیں گے اور ف فون کیا ہے نا فون میں ساری جانکاری ہے نا صح بھی نہیں رہتی کچھ کچھ فیک نیوز بھی بہت پڑی رہتی اس میں تو ہمیں اپنے مطلب دماغ سے کام کرنا ہے کہ ہمیں کیا اس میں سے لینا ہے کیا نہیں لینا ہے ہر چیز فون کی ماننی بھی نہیں چاہیے کیونکہ بہت سی کبھی کبھی دوائیں وغیرہ انسان فون سے دیکھ کر کھا لیتا ہے یا فون سے دیکھ وہ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دیتا ہے اپنا تو بعد میں ہم بھی اس کے نقصانات سامنے آتے اس لیے ہمیں اپنے دماغ کو یوز کرنا ہے
نہیں ہمیں اگر کچ دوائی وغیرہ لینااہے تو ہمیں پہلے ڈاکٹر بھی سلاح لینا ج موبائل میں تو کیا ہے کہ کچھ وہ بتا دیتے ہیں لیکن صحی نہیں بتاتے یہ کہ ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں گے تو وہ ہمیں صحیح صلاح دیں گے ہمیں کیسے کھانا ہے کب کھانا ہے وہ پورا اس کا جو بھی رہتا ہے میڈیکل کے رولس وہ پورے ہمیں بتا دیتے ہیں
بالکل صحیح بول رہی ہیں آپ بالکل
ہی
اور آپ کو پتا ہے نا کہ یہ موبائل کیا ہے نا بچوں کو بہکاتا ہے پڑھنے سے ان کے دماغ بھی ہٹا دیتا ہے اور آج کی گفتگو سے نا ہم لگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے نا امید ہے کہ ہر انسان موبائل کی ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرے گا اور اپنے بچوں کو بھی اس سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا
ا شا تو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے میں اس چیز کو بھی بہت اچھے سے فالو کروں گی سب سے پہلے تو میں جو مطلب جو بھی غلط کام کر رہی ہوں تو میں وہی سداروں گی کیونکہ ہمارے آنے والی بھی نسلیں وہ اچھی چیزیں سیکھییں اگر جب پوری چیزیں ہم کریں گے تو ہمارے آنے والی نسلیں وہی سیکھیں گی تو ہمیں خود کو پہلے اچھے سے مطلب مطلب ہر چیز اچھے سے کرنا چاہیے طور طریقے سے کرنا چاہیے کہ جو بھی سیکھی تو اچھی چیز سیکھی بری چیز سے کوئی وہی نہ رہے کہ ہم بھی ان کو سمجھا سکے بچوں کو کہ غلط ہے تو وہ بھی بولے گے صحیح بول رہی ہیں آپ بھی
صحی بول رہی ہیں آپ ہم ا اگر صحیح استعمال کریں گے نا ہم اپنے بچوں کو بھی اس کے فائدے اور نقصانات بتا پائیں گے ہے نا تو کوشش کریے گا آپ بھی اپنے گھر میں سمجھائیں میں بھی اپنے گھر میں اپنے بچوں اپنے شوہر کو بتاؤں گی ارے آج کل کے تو مطلب جینٹس لوگ تو نا آپ یقین نہیں کریں گی نا ٹوائلٹ میں بھی موبائل لے کر جاتے
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا یہاں بھی ہے میرے ایک بھائی ہیں وہ بھی میرے ایسے ہی ہے
ہاں چلیے آج آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان شاء اللہ دوبارہ آپ سے رابطہ قائم ہوگا
اوکے اللہ آپی
اللہ حفظ